ا
السلام علیکم
وعلیکم السلام اور سب بتا
اور سب خیریت سے بڑھیا ہے اپنا بتائیے
ٹھیک ہے ادھر بھی الحمد للہ
اور اور گھر پہ سب کیسے ہیں
ٹھییک ہے اپنا بتاؤ کیسے ہے سب گھر میں
گھر بھی سب بڑھیا ہے
ہاں کیا ہوا
کا نیوز نیوز سنے ہیں
نہیں
میں نیوز میں یہی یہ ہے کہ سنوا کا یہاں لے کے گئے تھے نہ ڈالٹین میں
او ہو گیا ای سب تو میں ہی بات کر رہا تھا
ہاں
ہاں پتہ ہے دوسرا میٹر میں بات کرو
ھمم
اور دادا ٹھیک ہیں
ہاں ابھی تو ٹھیک ہے دادا
ا ہاں تب ادھر دھان ان لگ رہا ہے کہ نہیں
اور اچھا ادھر ہاں لگ رہا ہے بہت کافی بگڑا ہو ہی رہا ہے ایک دوسرا لگ بھی گیا ہے
ھممم
ھمم بارش سے اتنا اچھی نہیں ہوپا رہی ہے کہ کھیت بھرے گا پانی سے جو کھیتی ہوگا اچھا سے
ہاں
کھیتی ہونے کے لیے دھان کرنے کے لیے تو چاہئے پانی ایک دم دم خرتر نہ رہے گا
ہاں
وہی ابھی یہی سب کارن کی وجہ سے ابھی نہیں ہو پارہا ہے
ہاں
ادھر آپ لوگ کا کھیتی ہو گیا گھر میں جو ہوتا تھا
ہاں ادھر ہم لوگ کہاں کرتے ہیں یہ لوگ تو جائیں گے وہاں تب نہ ہوگا
ہاں گے کرنے کے لیے جائی ں گے تب نہ
ہاں ہاں سا قب دودھ پی رہا ہے
بھی سو کے اٹھی ہے اتنا کچکچا رہی ہے نہ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ جھاڑو کر لیں گے نہ اس کے بعد پھر اس کو نہوا ہوا کے تیل پانی لگائیں گے
ا ابھی کام نہیں ہوا ہے ختم
ا نہیں ابھی نہیں ابھی برتن دھونا ہے یہ ہے آپ سب کر لئے
ہاں میرا ہو ہی گیا صرف کپڑا دھونا ہے
کپڑا دھو کے پھر سے نہا لیجئے گا
ہاں شام میں بھی نہائے ہیں تو چلے
ہوں میری مئیا بھی اگر ایک دن نہیں نہائے گی تو سو بھی نہیں کرے گی جب
اس کو بھی اس کو بھی روز نہتے ہے
اور دن بھر میں دو تین گو کپڑا چینج کریں گے تب جا کے رہے گی ٹھیک سے
ہ دن بھر موبائل
بچے لوگ کے پیچھے پیچھے تو امی کا حالت خراب ہو جا را ایکسٹرا کچھ نہیں کر پائے آپ کوئی اڈئیر کا کوئی بات اور ان کی باجی اپ کے پاس کال کی تھی کہ
نہ نہیں ہے
ہاں میرے پاس کی تھی کبھی ہم بتیایے ہیں وہاں اس کے بعد پھر آپ سے بتیائے ہیں
ہاں
وہ بھی ابھی راچی میں ہے ابھی راچی میں ہے بولی کہ ہم بھی سب کام کر رہے خالی اب کھانا بنانا ہے وہ سب کام کر کے تب کھانا بناتی ہے نا
ہاں سب
اس سے بات ہو گیا سب پورا ہو گیا
نہیں اس سے ابھی نہیں ہوا ہے پورا ابھی تو دو بار باتیں کی ایک بار ادھر سے کی ہیں اور ہم ادھر سے کیے ہیں
نی ہوا ہے اور بتائیے
اور سب ٹھیک ہے اور جائب کہاں جائے
بائک سے بھی گئے ہیں پتہ نہیں کہاں گئے ہیں بنا بتائے گئے ہیں لن
ہوں ہ
اور سب بڑھیا نا
ہاں سب بڑھیا ہے
اج تمہا پاس نہیں آئی ہوگی
ملائی
ابائیگی کول بولی ہے کہ کب تک آئیں ہو گی
اب ٹکٹ ہوگا تب ن ٹکٹ نہیں مل رہا ہے جلدی
ہ
دلی بڑا اسٹیشن ہے تو بہت زیادہ بھیڑ رہتا ہے پھر تب کال لینا ہے تو تتکال میں ہے کہ دو تیننے آدمی کے ملتا ہے چاہے جو لیوے جل جس سب سے پہلے
ہوں
ہ
جیسے اس میں رول ہے نا ہاں باقی سب بڑیا لوگ کون ہوتی تھے چ
ہاں چل گی ا سب ابھی تو ٹھیک ہی ہے خالی ہے پورا گھر
ابھی تو اتنا کام بھی نہیں ہوگا
ہے اور ہم ہیں اور بابو ہے
اور نہیں ابھی سب سب گھر پہ نہیں لوگ پات اتنے بھی کام جیادہ ابھی میرا بھی اتنا کام بڑا نہیں ہے ابھی آج میرا آج لے کے سک کے گاڑی بھر سب کو لانے کے لیے
ہمم بڑی والی ننند بول کہ گاڑی بھیج دو تو پھر وہی چل کے بھیج دیے ہیں بولے کہ آئی ہیں
ہاں
ہوں
تو چل گئے چل گئے ہیں لینے
ہاں لینے کے لیے چل گئے ہیں صبح ہی گئے ہیں اب دیکھے تھوڑا بہت رپورٹ وپورٹ بھی لے کے گئے ہیں دکھوانا ہا ڈاکٹر ٹر کو بھی دکھائے ہے
کہاں گئے ہیں
اور
شنکر بھی ڈرائیور کے ہیں یہ گئے ہے یہ گھر پہ ہی ہے
ا
ہمم تو بڑی والے والے کی تبیت نہ خراب ہے پیٹ میں سسٹ ہو گیا ہے وہی دکھانے گئی ہے
ا
ہاں وہائی دکھوا سا آئے گی ابھی رہے ہی یہ تبیعت اس کا اچھا نہیں ہے ہم سب
اور کیا بنا کھانا میں
ارے کھانا میں روز کا روٹی چاول دال سبزی یہی سب اور کا بنے گا چی کی سبزی آج بناائے ہیں اور چاول اور بھنڈی بجیا روٹی بنائے تھے ناشتہ میں
ا
ہاں مے سنگی پور بیٹا اسکول نہ جانے لگا آج سے
ہے
ہاں سب لوگ کھا لیتے ہیں
ہمم ہمم گار کب جانا ہے
اب میں سوچ تو رہے کہ ساتھ میں چلیں گے ادھر ادھر گھومنے میں اچھا لگے گا ہاں
کب ساتھ ہے
جب آپ چاہیے
ہاں
ہوں
اگر جائیں گے وہ پارک میں لاتے ہیں پارک جب کھلا ہے نا
ہاں سنا تو ہے بھڑیہ آج کل دیکھتے ہیں ریل چلاتا ہے اسٹیٹس میں بہت لوگ لگاتا ہے
ہاں
دیکھیے لیکن آج تک ہم نہیں جیں ہے گے کدھر کھلا ہے
ہم بھی نہیں گئے ہیں لیکن موبائلوں پہ
آپ لوگ ایک ایک پارک ہے اس میں آپ لوگ گئے نا ہے ہم تو وہ بھی نہیں گئے ہیں
کہاں آ گئے ہیں وہ اس میں گئے ہیں ویسا کچھ خاص نہیں ہے
دیکھ بھی نہیں کسی
ہاں
پھر سے بات ہوا
کس سے
کٹی پتی سے
نہیں نہیں بات ہو ہے کا ہے
وہ ہم بات کیے تھے ایک دن ہم بولے تھے کہ کام کرنا کسی کے کام آیا ہے بولی اچھا رک نا پری ہی ہوکے فون کریں گے اسے بولی تھی
ا
ہمم
طوفات سے سمجھے گی بجھے گی تب
ہاں آپو س تو انے بھیا سے
نہ ہم کو سب لینا دینا نہیں رہتا ہے
آپ تو ایسے بولے یہ سب کام کر رہی ہیں نا فروڈ تروڈ کچھ ہوگا تو سا محنت چل جانا ہم نہیں جائیں گے ہاں بولے اتنا لمبا کچھ نہیں ہے آب دیکھی کر رہی ہے فون ما سابامن ہونا
ہاں اور سب ٹھیک ہے مہندی بڑو ساتھ ساتھ
ہوں یہیا بھی سرکھے رہی ہے
ا
آ کہاں بولے ابھی آپ
کدھر
آپ ابھی ساتھی بولے نا ہم نہیں سن پائے
بولے نیندیں بہت آتا ہے
ہاں رات کہاں چل جاتے ہیں کام کرنے جاتے ہیں کیا
نہیں رات میں بھی سوتے ہیں کب صبح ہوتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے
تھکان سے ہوجاتا ہے ایسے ہوتا ہے
ہاں
کام زیادہ تھکان ہو گیا ہے کب سوے کب جاگے پتہ نہیں چلتا ہے سب سے بڑھیا ٹھنڈا دن ہے سر بڑا سا دن کرے گا
بڑا دن کہا کی بڑا رات
ارے ہاں بڑا رات کرتا ہے سونے میں پورا نیند ایک دم پورا ہو جاتا ہے اور کوئی مچھر کوئی مکھی نہیں ایک دم بن داس سے خالی رضائی کمبل اڑھنا ہے
دن میں بھی مچھر
ہاں اور کھلاڑی طرف سے کا حال چال شادی کہی یا ہو رہا مسکان ہم لوگ کے
پتہ نہیں کب ہوگا رشتہ لگے گا تب
نہیں معلوم لگل ہے کی نہیں سو
روجیا کے لگ گیا ہے رانچی کے ہے ہم دیکھے تو منگنی کے کر کے ہوا تیار ہوئی تھی تو پورا ایک دم
آج ہے لگا نہیں تو شادی ہو گئی نا
نہ شادی تو بولے کب ہوگا شادی
ہمم
ابھی تو ابھی خالی منگنی دکھا رہا دن میں خالی مانگنی منگنی سی اے چلے گا تو شادی کا چلے گا
ہاں
تھارا تھاری نہیں ہوتا ہے
آ
اچھا
ہاں اب ہوگا تو پتہ تو چلو کرے گا
کوئی پسند نہیں ہے لگنا سے تو بات نہیں ہوتا ہوگا
نہیں نہیں نہیں